السلام علیکم
وعلیکم اللام بھائی جان بولے نا بھائی جان کیا حال چال
سب کہتیے تھ نا بتائیے نا
جی بھ جان میرا بھی شو کھی لیا تھا کھانا پینا ہوا
ہاں وہ کائی جن ہو گیا
ہاں بھائی جان میرا بھی سب ہو ہی گیا کھانا پ اور بتائیے ا جانا وہ ابھی جان ابھی جان لوگ کیسے ہ
آپ نے بتائی نا آپ کے امی یہ ب جان لو کیسے ہیں
رحمد اللہ سب خریے تھے بھائی جان
چلیے ب ب تو یہ کھا وانا خال ہی پائی جان
نہیں بھائی جان ابھی تو جا گیا ہے ابھی کھائے نہیں ہے کھائیں گے بھائی ج لیکن
چلے اور بتائیے نا کہیں یاترا پر چلنا ہے
جی جی نہیں ابھی تو نہیں پلان ہے کچھ بھائی جان لیکن اگر ہوگی تو ضرور آپ کو بتائیں گے چلا جائے گا بھائی جان
چلیےب یہ پ کیسے چل رہا ہے
جان پڑھائی لکھائی تو وہ ابھی نہ خیریت تو نہیں چل رہا ہے پر بھائی جان کوشش کر رہا ہے کہ تھوڑا بڑھیا چلے آپ بتایے نہ آپ کا پڑھائی لکھائی کے کیسا چل رہا ہے
ہمارا بھی اتنا بھی خاص نہیں چل رہا ہے اور دیکھ موسم کیسا ہے وہاں کا
ہاں بھائی جان جس کا ڈر تھا وہی ہوا بھائی جان سوچ رہے تھے کہ آج بارش جیسا موسم رہے گی تو کتنا مطلب آنند آتا ہے تو بھائی جان موسم میں دھوپ اگ گئی ہے بھائی جان بہت دقت ہوگا آج بھی آپ کی طرف کس طرح ہے بس
ہمارے طرف بھی ویسا ہی ہے دھوپ نکل رہی ہے
ہاں بھای جان سوچے تھے کہ دھوپ نہ نکلے کیا بھای جان
ہاں بھائی جان ارے بھائی جان پراکرتی کا مطلب کوی روک سکتا ہے پراکرتی کے آپدا کو
جی بھائی جان انشاء اللہ وہ تو بات ہے پر پھر بھی بھائی جان ہم بھی سوچے تھے کہ رات کو بارش نہ آئے کل رات کو م مطلب کہ اندھیرا بنایا ہوا تھا نہ بھائی جان تو سوچے تھے کہ اگر آج کیا وجا رہا ہے بھائی جان تو اگر آج بارش کچھ بج رہا تھا نہ اس لیے وہی سوچے تھے بھائی جان اگر آج بارش ہوتی نہ تو مزہ ا جاتا کہ صبح میں تو دھوپ نہیں ہ رہتی بھائی جان
ہاں بھائی جان سہی کہ رہے ہیں بارش میں مطلب کچھ الگ ہی مطلب محسوس ہوتا ہے
جی بھای جان یہ تو بات ہے ہمیں بھی
پکوڑے کھانا اور بھی اچھا لگتا ہے
ہاں بھای جان اپ بھی کھاتے ہیں کیا بھای جان پکوڑے
ہاں بھائی جان ہم تو کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں بارش کے سمے میں کھانے میں بہت آنند آتا ہے
جی بھای جان ہمیں بھی نہ انند اتا ہے کہ ہم کیا کہے بھای جان ہم تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر کھاتے رہتے ہیں بھای جان بھای جان اج ہم پلا دیں کیا بھائی جان کولڈ ڈرنک ہم سب پیجیے گا بھائی جان کچھ پیجیے گا
ہاں پلائیے نا ویسے بھی آج موسم گرمی کا ہے دیکھ رہے کہ نہیں انا دھوپ ن کال
لیکن کچھ بھی کہیے پی کے
ہاں بھائی ج اس دکان میں سے نہیں لیجیے گا آپ
نہیں دکان کا دقت نہیں ہے بھائی جان وہ کیا ہے کہ کل زیادہ ٹھنڈا نہیں نہ تھی اسی کارن ہوتی ہے تب نے وہ سب پینے میں مز گرمی ہوتی ہے تب نہ وہ سب پینے میں مز
ہاں صحی گ ہے بھائی جان ٹھنڈا میں اور ٹھنڈا ک جگہ تس ت بھی خراب ہو سکتی ہے
بھی نہیںنا آتی اور بتائیے نا کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ کچھ کر رہے ہو کیا بھائی جان
نہیں بھائی جان
ہم کو لگا کچھ اور بتائیے پڑھائی لکھ ا پڑھائی لکھائی کیس چل رہی ہے ر جا
بتیں نہیں ہے اتنا ٹھیک سے تو نہیں چل رہی ہے
جی آپ کی بھی خیریت سے نہیں جا رہی ہے
ا سے نہیں جا رہے ہیں
چلیے انشاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بھی نہیں جا رہی بھائی جان تم کیا کہے اور اور بتائیے نا کوئی گھومنے کا پلان بنا ہے
ہاں بھائی جان گھومنے کے تو سوچ رہے ہیں
رہا ان شاء اللہ ہم بھی چل چلیں گے
سوچ رہے ہیں کہ نیپال سے گھوم کر آیا جائے
ہاں بھ ج کی بول
زیادہ دور بھی نہیں پڑے گا زیادہ خرچ بھی نہیں پڑے گا
جی جی بھائی جن جی ہم بھی کافی کافی میرے بھائی جان لوگ بھی کہ رہے ہیں نیپال جانے کے لیے پتہ نہیں نپال میں کیا ہے بجن پہاڑ یہ سب ایسا
ہاں بھائی جان پہاڑ ہے اچھی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے برفیلے برفیلے بھی ہے
سیلے ہوتے ہیں
یہ تو نہیں بتا سکتے بھائی جان لیکن ہوتے ہیں ابھی فی الحال ہوئیں گے شاید مطلب بارش کا موسم چل رہا ہے نا ہاں ت بھی ہو شاید ہوں گے برفیلے
ا توب تو ہم بھی چل چلے کیا گھومنا ہم کو بھی ہم بھی گھوم لیں گے کیسا اور ہمیں بھی چلیے گا تو لے لیتے چلے گئے ان شاء اللہ ہم بھی چل چلیں گے دیکھیں گا کیسا ہے کیا ویسے بھائی جان آپ کی بکرید کیسے گئی
ہاں ٹھیک ہے ہاں بھائی جن مزے سے گئے
چلیت ب تو یہ کافی اچھی بات جی بھجن میرا بھی اتنا اچھا سے تو نہیں گیا بھائی جان لیکن پھر بھی بہت اچھا سے گئے بھائی جان ہم تو باہر ہی نہیں نکے تھے
چلیے اچھی بات ہے
آپ نکلے تھے باہر
نہیں بھائی ہم بھی نہیں نکلے س
ہ ارے بھائی جانا آپ تو پیزا کھانے گئے تھے
ہاں بائی جن گائے
کیا کیا پیزا لذیذ لگا
ہاں بھائی جان بہت لذیذ لگا
چلیے انشاء اللہ لجیذ تھا تو کتنا پڑا تھا بھائی جان
زیادہ نہیں پڑا تھا بھائی جان دو سو کا پڑا تھا
ہاں مزہ آیا
انشاء اللہ بہت مزہ آیا
چلیے جب لذیذ تھا تو اچھا لگے گا ہی ہم بھی سوچے تھے جائ بھائی جان ہممی جیں لاسٹ ٹائم پ منع کر دی
ہاں بھائی جین آپ کی ہممی جان تھوڑا بہت ہی بری لگتی ہے ہمک ہمیں پ
آپ کو کلا بری لگتی ہے اور بولے کہ رات شام ہو گیا دو بجے سے کون جاتا ہے آپ کو کیوں بوجھ لگتی ہے بھائی جان
بول ہے بچوں پر ہم ہماری امی جان تو و نہیں بولتی ہے
ہاں بھائی جی بھائی ج وہ بول پ کی اپردمی بنی ہے سمج لے ج
ہاں بھائی نہیں مطلب ٹھیک ہی ہے لیکن اتنا مطلب ڈر لگتا ہے ان سے
ڈر لگتا ہے تو کیا کر سکتے چلیے اور بتائیے کیا حال چال
سب کھ لیے تھے اپنا بتائیے ن
ہاں ا بھی سب کریت
اب ہم کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے بھائی یہ
جی کو اچھا تو لگتا ہے
کون کون سی کتابیں
کوئی بھی کتابیں پڑھ لیتے بھائی ج ج پڑی کے چک لے کے کوئی آپ کون سی کتابیں ہو سکتے پنتے
یہ سب کا اچھا لگتا ہے ب پہنے مطلب وہ اور الگ ہی اندر سے محسوس ہوتا ہے جاننے کا اور بھی اکساہ پڑتا ہے
جی بھائی جناب ہ میں توب
اچھا اتہاس کا کچھ اتحس میں کچھ جانیے گا نا تو اور بھی جاننے کا من کرتا ہے
جی بھائی جان تو ہمیں تو یہ پتاہ نہیں پھر بھی چلیے ہم بھی لیکن ٹرائی کریں گے اور بتائیے ہاں بھائین پینٹنگ پہلے کرتے صحب نے ا بہت تو چ پینٹینگ کرتے
اکے
تو کیا بج رہا ہے بھائی ج
ا بھائی جان کھول بج رہا ہے وہ کیا ہے نا اچار لگ رہا ہے نا تو پس رہا اس میں سار سو کھول میں
چار بند
زیادہ آاز آ رہی کیا بھائی جان
د دم د ماری
آاں چلو گی بھائی جان
ٹھ
ہ
ابھی آ رہی ہے گا
ہوں ابھی بھی تھوڑی بہت آئی تی اچھا کوئی دقت نہیں اور بتائیے کہ پڑھائی لکھائی نہیں گھر سے کریں چار دن آیالا گھھر ہو رہے چار دن میں آ گھر
اور بتائیے
س مے لگا ہے کہ نہیں بارشوئی ت تو
کیا
پیڑ پودھے لگائے ہیں
کہاں بارش ہوئی تھی اتنا ہی بارش میں بھائی جان پیڑ پودے کون لگا تھا
ارے لگاتے ہیں نا ہم تو لگائے ہیں
ہ اتنا بارش میں کہا لگا
چلیے ہم تو لگ آئے ہیں
اچھا کوئی دقت نہیں ہے لگائیے لگانا اچھی بات ہے بھائی جان لگائیے گا تبھی تو ج اور جی ابھی تک تو ٹرائی نہیں کیے لیکن کبھی کبھار بھائی جان لوگ سکھاتے تو اائی آ ہی جاتے ج
ارے اس میں کچھ نہیں ہے بھائی جان سیکھ لیجے گا ابھی اس میں سے گیر کو سمجھ لیجے گا بھائی جان نا تو آپ بھی چلا لیجیے پریکٹس کرتے کرتے
چلیے تو کوشش کریں گے سیکھ
اس والا گاڑی میں صرف گیئر کا مطلب پروابلم رہتا ہے کوئی بھی مطب سب نیا سیکھنے جا ہے تو وہ والا جو ہوتا ہے نا اسکوٹی وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے اس تو صرف اس میں سلیٹر اور کلچ رہتا ہے
ا اسکوٹی چل جاتا ہے بھائی جان اسکوٹی تو چلائے ہوئے بنگلور میں بھی
ہاں بھائی جان ہم کوے نہیں چلانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ والا گاڑی موٹر سائیکل چلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس
ہاں گ جی بھائی جانگیرو سمجھنا تا باقی سب چیز تو آ ہی جاتی ہے
ہ چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کر ہمیں کافی اچھا لگا
شکریہ بھائی جان